ہیلو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتو
جی وعلیکم السلام جی کیسے ہیں سر آپ جی الحمد للہ آ جی الحمد اللہ ہم ٹھیک ہے آپ
گھر میں سب ٹھیک ہے ماں پیتا سب ٹھیک ہو کیا کر رہے ہیں آپ اس وقت
کچھ نہیں بچوں کو پڑھانے جا رہے ہیں بچوں کے پیپر ہونے والے ہیں
پڑھانا بھی اچھی بات ہے
جی جی
اور بتاؤ کچھ اپنے بارے میں
اپنے بارے میں
جی بتائیے
ٹھیک ہے سب اپنے بارے میں کیا بتائے ہو گیا گھر ہاؤس وائف ہے گھر کا کام بچوں کو پڑھانا دیکھنا جی
آپ آپ پڑھاتے ہو بچوں کو
جی جی ہم بھی پڑھاتے ہیں اور آپ کے گھر میں
میں پڑھتا ہوں میں پڑھتا ہوں پڑھائی کرتا ہوں
اچھا کیا پڑھ رہے ہیں آپ
میں آرٹس پڑرہا ہوں
اچھا تو اس میں کیا کر رہے ہیں
میں بی اے کر رہا ہوں
اچھا بی اے یہ سال فائنل ہے
نہیں نہیں فائل نہیں ہے ابھی مطلب دوسرا سیم ہے
اچھا
تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کے دور میں پولوشن زیادہ ہوتا جسے آلودگی کہتے ہیں
جی جی
آپ مجھے بتاؤ کہ کچھ ایسے مطلب کام جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے جس سے آلودگی تھوڑی سی مطلب رک جائے
پلوشن ہاں پیڑ پودے کو کاٹنا کم کر دیجیے
جی وہ کیسے مطلب ہم تو نہیں مطلب آپ اور میں تو ایک مطلب ہم تو یہ نہیں نہیں کر سکتے اگر ہم مطلب نہیں کاٹیں گے تو اس سے تو کچھ نہیں ہوگا ہم باقی تو کاٹیں گے نا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ سرکار کو کچھ ایسا کرنا چاہیے مطلب آپ مطلب یہ سنیے میری بات سرکار کو کچھ ایسا کرنا چاہے ایسے قانون بنانے چاہے مطلب جس سے کوئی نہیں پیڑ کاٹے ہاں جسے ضرورت ہے اسے مطلب مطلب پرمیشن لینی پڑے گی سرکار سے پھر وہ جا کے کاڑے ایسے نہیں کہ مطلب جو آئے کاڑھے پیڑ کاڑھے
نہیں تو اب یہ یہ بتائیے ٹھیک بول رہے ہیں آپ سرار کو ایسا کرنا چاہیے لیکن سرکاری تو اب جیسے بڑی بڑی مطلب روڈ بن رہی ہے ہائی وے بن رہے ہیں ہے نا
ہاں آپ کی بات میڈم آپ کی بات صحیح ہے آپ یہ فرما رہی ہے کہ مطلب سرکار خود پیٹ کاٹ رہی ہے ہاں یہ تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے اچھا دوسری بات یہ رہی کہ مطلب کچرا بھی بہت ہوتا ہے مطلب بہت سارا آج کل دیکتے مطلب آبادی کتنی بڑھ رہی ہے اس حساب سے کچرا مطلب بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے جو مطلب سٹیوں میں بچے رہتے ہیں وہ بہت جی بیمار پڑتے ہیں
جی تو جو ہے نا وہ اب کیا اتنا زیادہ بیمار پڑتے وہ ٹھیک بول رہے ہیں لیکن وہ ریزن مطلب کچرا کا تو ہے جو ریزن ہے لیکن آج کا جو آج کل کا جو کھانا پینا ہے نا وہ پہلے جیسا اب ہے بھی نہیں یہ بھی سمجھیے اب آج کل جو ہے نا کھانا بھی اب کیا دیکھیے آرگینک چیزیں ہے نا جو اپن فصل جو ہو رہی ہے کھا رہے پی رہے سبزیاں دانا کھا رہے ہیں وہ سب آرگینک سب سر نا سب اس میں آرگینک سب اس میں کیمیکلس ملے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے بھی مطلب امیونٹی جو ہے
ہاں چلو یہ بات سے بھی میری سہمت ہوں مگر یہ اب تیسرا سوال یہ ہے میرا کہ مطلب آج کل دیکھو مطلب ماڈرن زمانہ ہے سبھی لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں گاڑیوں کے مطلب گاڑی گاڑیوں میں بھی بہت سارا دواں نکلتا ہے آپ کو پتا ہی مطلب آپ اگر شہر میں جاتے ہو یا شہر میں ہی رہتے ہو جام کتنا ہوتا ہے ٹریفک جام مطلب پولوشن کتنا ہوتا ہے گرمی کتنی ہوتی مط تی ہے اس سے گلوبل وارمنگ
دیکھیے گلوبل وارمنگ جو ہے نا تو وہ سب سے بڑا مطلب جو یہ وجہ ہے تو اس کی ایٹموسفیئر کی ایٹموسفیئر کی وجہ ہی ہے یہ گلوبل وارمنگ جو ہو رہا ہے نا اس کی وجہ سے ہی زیادہ گرمی زیادہ مطلب سردی بارش یہ سب موسم جو مطلب ڈسٹرب ہو رہا ہے وہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے ہے نا یہ سب بہت ساری چیز بہت ساری چیزیں ہیں
آج کل دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ مطلب جو مطلب لب زمین دار ہوتے ہیں ان کو مطلب اپنی زمین میں مطلب پانی ڈالنا ہوتا ہے تو بارش ہی ٹائم پر نہیں ہوتی ہے
جی ن تو کیا ابھی تو آپ یہ بول رہے ہیں نا ابھی جو یہ جو میسائل چھوٹی ہے نا ابھی جو اس میں ایک مسائل کا جانتے ہیں کتنا مطلب اس کا جو ہے ا واتورن میں کتنا زیادہ اس کا وہ ہے پچاس سال جو ہے کا جو گاڑی کا جو دھواں ہوتا ہے نا جو گاڑی کا وہ نکلتے نکلتا ہے وہ ایک پچاس سال کے برابر ایک مسائل کا مطلب وہ ہے وہ
وہی نا مطلب جس طرح سے مطلب حالات ہے مطلب مطلب اگلے دس سال یا بیس سال میں تو جینا بہت ہی مشکل ہوگا لوگ بیمار پڑتے جائیں گے کمزور ہوتے جائیں گے بیماریاں نکلیں گی
جی اب تو کیا آپ دیکھیے نا پہلے دیکھے
آپ کی رائے میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے مطلب سرکار کو کیا قدم اٹھانا چاہیے
تو جو ہے پیڑ پودے زیادہ سے زیادہ لگانا چاہیے
مطلب میرے حساب سے میری رائے میں آپ میری رائے میں اگر ہر انسان مطلب جتنے بھی انسان ہیں صرف ایک ایک پیڑ یا پودا لگائے
جی بہت بہت فرق پڑے گا کہ اور سب کو مل کے سوچنا ہے
جی یہی ہاں جب سب مطلب سوچیں گے نا تبھی کچھ ہو سکتا یہ نہیں کہ آپ سوچیں گے میں کیوں کروں مجھے کیا ہے اس سے
جی
سب کو مطلب ایک ساتھ ہونا ہے ہم تبھی تبھی ہمیں سفلتا ملے گی اور کچھ مطلب ہمارے فیوچر کے لیے مطلب صحیح ماحول بنے گا
جی صحیح بولا ابھی ہم لوگ کا تو دیکھئے چل گیا جو آگے کی جو جو مطلب جو مطلب پیڑھی جو آنے والی ہے ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائے گی
جی جی بہت ہی بڑی مشکلات ہو جائے گی ہمارے لیے آج کل مشکلات ہے تو ان کو تو
جی وہی بات ہے نا اب دیکھیے گھر سے سے باہر نکلنا دس منٹ آپ باہر نکل جائیے ایک دم گھبراہٹ بے چینی ہونے لگتی ہے لگتا ہے کتنی جلدی اپنے گھر جائیے ہاں اے سی چالو کر کے انسان بیٹھ گیا اب اے سی بھی جو ہے کتنی مطلب اے سی میں کتنا دیر بیٹھا رہے گا اب آپ باہر کا ٹمپریچر ہے پینتالیس ڈگری آپ اپنا پچیس میں اے اسی آن کر کے بڑی کمبل تان کے سو رہے ہو تو باہر وہ وہ جو وہ جو باہر کا جو وااتورن ہے اس پہ اتیاچار ہے وہ سمجھیے
ہاں یہی بالکل صحیح بات فرمائییںے آپ
جی تو یہ سب چیزیں ہیں تو لیکن آج کل جو ماڈرن زمانہ ہے وہ صحیح بول رہا ہے لیکن لوگ پڑھے لکھے ہونے کے بعد بھی ان پڑھ ہو گئے
ہاں یہی یا بالکل صحیح بات آپ نے آپ کی یہ بات اچھی بھی ہے مطلب لوگ پڑھے لکھتے ہیں لیکن وہ اندر سے ان پڑھ ہی ہوتے ہیں ہاں پہلے کے زمانے میں لوگ اتنے پڑھ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن مطلب
ہوں لیکن پھر بھی دیکھیے اچھے انسان تھے ایک دوسرے سے محبت تھی لوگوں کو
محبت کرتے تھے یہ نہیں کہ مطلب نہ اس وقت آلودگی تھی نہ کچھ تھا
کل سب لوگ اپنے اپنے لائف میں اتنا بزی ہے کسی کے لیے کسی کے لیے وقت ہی نہیں ہے میں وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا اب دیکھیے انڈینس کیا ہے اب اس میں انڈینس میں لیجیے آپ باہر ودیشوں میں دیکھیے صاف صفائی ہے نا پیڑ پودے نیچرل سب چیزیں ہیں وہاں پہ لیکن جب انڈیا میں پہلے یہ سب چیزیں تھی اب یہ سب چیزیں ختم کر کے اب ہم لوگ ودیش والوں کو بھی چھوڑ دیے پیچھے
جی
ہوں تو وہاں کا اب یہ جو کینسر ہو رہے ہیں آج کل کتنا سنائی دے رہا پہلے کہاں سنائی دیتا تھا تو یہ اس کا
آپ میری یہ بات سنیے کہ مطلب جس طرح انڈیا ایک دیش ہے نا
جی جی
باقی سارے بھی دیش
جی
ہاں
آیات دوسری آیت کو بلا دو
جی ہیلو میڈم
جی جی
میں یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ مطلب بہت ساری کنٹریا ہیں ایسی جسے ہم مطلب دیش کہتےے ہمارے یہاں انڈیا دیش کے تھے مطلب دوسرے دیشوں کو ہم ودیش کہتے ہیں
جی
مطلب دیکھہو کوئی کنٹری ہویوںں مطلب جیسے کہ سوئزر لینڈ یا گرین لینڈ وہاں پر تو مطلب ا ہرا بھرا ہوتا ہے سب کچھ نہ پولوشن نہ گندگی مطلب روڈ بھی صاف ہوتے ہیں نالے مطلب جن میں پانی نکلتا ہے گندا پانی وہ بھی
جی جی
یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پر مطلب جو مطلب پہاڑوں سے پانی آتا ہے وہ بھی گندہ ہوتا ہے
جی تو یہاں بتا رہے نا یہاں پہ کیا اب یہ بتائیے اب وہاں جو ہے اب پ کیا بولتے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ مکہ مدینہ جاتے ہیں وہاں وہ لوگ اتنی بھیڑ کو بھی مینج کر لیتے ہیں بتائیے آپ ٹھیک ہے اور وہاں لاکھوں کروڑوں میں لوگ جاتے ہیں وہاں بھیڑ مینج ہو جاتی یہاں تھوڑا سا کمبھ ہوتا ہے اس میں بھی بھگ دوڑ مچ جاتی ہے بتائیے کیوں کیونکہ یہاں کا مینجمنٹ صحیح نہیں
پر ہمارے یہاں مطلب ایسے مطلب گنگا جاتے ہیں کہاں جاتا ہے مجھے یہ پتا نہیں ہے میں نہیں جاتا ہوں تو اب وہ مطلب پانی کو بھی گندا کرتے ہیں
جی پانی کو گندا کر نہیں تو ایک پہلا سنیے ایک ہم بتا ہیں نا یہ بتائیے انڈیا میں جو ہے یہ دھرم کی آڑ پہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو دھرم کی آڑ پہ پہ بہت سارے مطلب یہ اند وشواس جو ہے نا ہاں بس بس اور پڑھا لکھ ہا ہے ماڈرن ہے سمجھ رہا ہے انسان لیکن کام وہی کر رہا ہے ہاں یہ سب چ ساری چیزیں ہیں اور جو ہے سب بالکل مطلب اندھے ہوئے جا رہے ہیں
کرنا چاہیے ہمیں ہی اپنے مطلب مطلب فیوچر کے لیے کچھ اچھا سوچنا ہوگا ہاں کیونکہ ہمارے بچے بھی ہوگے یہ نہیں کہ اب ہم سونچنگے ہمیں کیا اس سے
جی وہ تو صحیح ہے لیکن افسوس
آپ جیسے مطلب میڈم آپ جیسے اپنے بچوں کو مثال اس ٹائم پڑھا رہی ہو آپ ان کو سمجھاؤ گے کہ مطلب ہم ہمیں کیسے رہنا چاہیے اچھی زندگی دو ان کو تبھی وہ آپ کا مطلب اصلی مطلب حق
چاہیے جی جی نیچر کے بارے میں بتانا چاہیے پرکرتی کے بارے میں بتانا چاہیے
چلیے آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا آئندہ ان شاء اللہ پھر سے بات
جی جی جی جی چلیے اللہ وعلیکم السلام اللہ حافظ